آواز آ رہی ہے
ہاں ہاں اری آواز کہاں تھے اپن کپتے
وہی اور کیا وہی رہتا ہے ابھی اچھا اچھا پہن کے گیا تھا خراب کر کے بیٹھیں گے پھر جب اچھے موسم آ
نہیں دی کو بھی بولی میں دی کو بھی کیا بولی وہ ساڑھے تین سو والا ایک ن کاب لے لو ویسی میں نا میں نے گئے گئے سال نا دو لی تھی ایک جیسے
اب وہ ابایا پہنتے کی نہیں معلوم نہیں نا میں ابایا لی تھی ایک تو اس کو میں نے ابھی تک پہنی ہی نہیں ہوں
پہنتے نا عبایا دیدی پہنتے نا انہوں نے تو فرسٹ ابایا لیے تھے پہننے کے لیے
ایسے رکھ ہائے میرے کو بولتے تو میں ان کو دے دیتی ابھی بھی ویسے ہی رکھا ہے وہ پہنی ہی نہیں اس میں ابھی ان کو بولتی ہو
نہیں ابھی کیسا اس کا دیدی کا سین کیا ہے پہلا دو بچے اسکول جاتے ان لوگ کو چھوڑ کے آنے کا پھر ان لوگ کو لے آنے کا چھوٹی والی کو چھوڑ کے آنے کا پھر ان لوگ سب گھر پہ آئے گئے پھر وہ لوگ سب مل کے عربی جاتے ہیں پھر عربی سے آئے گے لے کے پھر ٹیوشن جاتا کتنے چکر باہر کے اپ ڈاؤن ہوتا ان کو تو میں بولی کیا وسا ساڑھے تین سو والا ہے اسٹریٹ نقاب لینے کا اپ ڈاؤن کے لیے اسٹیٹ والا نقاب آتا نا وہ تو اس میں کیسا بارش باہر جائیں گے آئے گے نا گلا ہوتا پھر سوکھ بھی جاتا لیکن اب کمفرٹبل رہتے ہاں اور اب ہاں کمفرٹبل رہتے ہیں وہ میرے سسرال میں یہ سب الاؤڈ نہیں ہے بولتی ہے بھیگنا الاؤڈ نہیں ہے یہ الاؤڈ نہیں ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے
پر سسرال والے بہت اچھے ہیں نا کیسے ہے اسلئے بس سسرال اچھا نہیں ہوتا پہلی بات ہے
پھول بھرنا چاہیے پھول باند کے سیدھا قبرستان میں ڈالنا چاہیے لے کے جا کے لےکے جا کے سیدھا قبرستان میں ڈالنا چاہیے
میرے سامنے تو کچھ تعریف کرتا ہے نا ارے میرے س سال والے بہت اچھے ہیں تو میں تھوڑے ٹائم کے لیے ایسا ہو جاتا ہے صحیح میں ہے کہ صرف بڑا بڑا ہی مار رہی ہے
نہ عشرت دیدی کے تو کچھ زیادہ ہی اچھے نا ان لوگ کو پھول پنا کے قبرستان میں ڈالنا چاہیے اتنے اچھے ہیں
ایکا تو بس چڑ ہے بول کیا ہی بولنا گا
میں تو لوگ کے گھر پہ جاتی ہی نہیں جاؤں گی نا دروازے میں سے باہر ان لوگ گھر پہ گئی نہیں کتنے سال ہو گئے یاد ہی نہیں سیدھا سیڑھی چڑھ کے اب بھی ہم لوگ اوپر چلے جاتے ہیں نیچے رکتے ہی نہیں
ہم لوگ کو ایسا بولتے تھے تو ہم لوگ بولے یارے ہوتا رہے گا ایسے ہی بولتے ہوئیں گے بولتے ہوئیں گے پھر ایک بار میں گئی ان کے گھر پہ تو وہ نہیں تے مارکیٹ چلے گئے تھے وہ تو ان کی ساس ٹپ پیار سے بات کرو تو اتنے پیار سے بات کر رہے میں عشرت دی کو چلا دی کیا عشرت دی کیتا بدنامی کر
ہاں تو یہ کام ہی ہے سر ہے نا سب سے اچھے سے پیار سے بات کرنے کا جو اپنے ساتھ رہتا ہے نا اس کی بانڈ بجانے کا
ان ان کی نند بھی ارے بیھ تو نا آپ کھڑے کیوں ہو ابھی آتے رہیں گے بھابھی میں بھی اچھا بیٹے
وہ میں فرسٹ ٹائم نا میرے جیسے ٹینتھ کمپلیٹ ہوئی نا میں نقاب لی نقاب پہنا تو وہی سال نا دیدی کی شادی ہوئی تھی جس سال میری ٹینتھ ہوئی ہو سال تو میں اسٹارٹ پھر میں اسکاف باندھ کے جاتی تھی ان کے گھر پہ پہلا پہلا پھر دیدی کی شادی ہوئی اس کے بعد میری ٹینتھ ہو گئی تھی تو میرا بھائی بولا تو گھومتی اسکارف بن کے اچھا نہیں لگتا تو نقاب لے لے میں نقاب لی نقاب پہن کی جب جانے لگی نا تو وہ نا بنا نہ کافی گھومتی تھی اور وہ میرے سے دس سال بڑی ہے
دس سال وہ میرے سے بڑی ہے تو وہ نا ایسے ہی گھومتی تھی تو میں گئی نا نقاب پہن کے تو بولے ارے تو نقاب پہن ری اتنی چھوٹی ہے کیا ضرورت یہ وہ ایسا بولنے لگے میں نہیں بابا میرا بھائی جب میرے کو بولا تو نقاب پہ تو میں کیوں نہیں پہنوں پہنوں گی میں نکاب
دسویں کے بعد نارمل ہی پہنے پہنتے ہے سب
بھائی بولا پین تمہیں تو پہننا ہی ہے مجھے نا جب بھائی دلا رہا ہے پنا رہا ہے پھر پردہ نہیں کرو تو کیسا اچھی نہیں ہے نا گناہ الٹا بھائی کوئی تو پھر میں نہ کہا ملی تو تو کیا کری جھگڑا کر کر کے اس کے بھائی سے پیسہ لی سیم توسیم میرے جیسا نقاب لی جیسا میرا تھا نا ویسی ڈٹو نقاب لی میرا گولڈن تھا اس میں ڈیزائن لیکن اس کا پورا بلیک تھا سیم ٹو سیم لے کے ایک دن آ رہی تھی میرے سامنے سے مے اللہ ہو نہ آرا ایسا اسکو کو دیکھ کے ڈر گئی ایسا لگ رہا ہینگر پہ نکاب لگا دی ہے مجے جب نہیں اچھا سوٹ ہوتا تو مت پہنو نا وہ ابھی تک بھی ویسی ہے وہ منیمم ہو گئی تیس چالیس سال کیوں نہیں آئی معلوم ہے وہ ویسی کی ویسی چالیس سال کی ہوگئے سمجھو اور زیادہ ہی ہو چکی ہوئےگی شاید میرے سے کتنی بڑی ہے ایج
دوسروں سے ایسی جلن یہ وہ رکھیں گے برابری کریں گے تو کیا کریں گے
بھائی کا انتقال ہوا نا اس کے بعد سے نا ان لوگ کا پوری گھر کی کائنات پلٹ گئی ہے
تو ایسے ہی ہوتا ہے نا جب تک آدمی ہے ہے پھر آدمی نہیں تو پھر سسرال والے بھی مانتے نہیں کرتے نہیں کچھ نہیں وہی کبھی بھی آجمائیں گے نا جب آدمی ساتھ میں کھڑے رہیں گے نا سسرال میں بھی اگر آدمی سامنے تو لوگ دم اچھے سے بات کرتے
سمیر بھائی کو اس کے ا چ بڑا والا ایک اور ہے نا وہ ڈیوورس
ہاں ارے وہ تو پوچھو ہی مج میں ایک باریہ سب دیکھ لی ت اندھیرے میں آ رہی تھی میں وہاں سے اور میکو بولے وہ میرا دیور ہے اب میں اچانک میری نظر گئی نہ میں ڈر گئی بولی یہ تمہارا دیور ہے بولے میرا دیور ہے میں نے ایسا لگا کھلی کھلی بھی اچھا ہی دکھتا ہے اور اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے گھمنڈ بھی ایسا کرو گی جو اچھا لگے
ابھی تمہارا کیا فرض ہے اپنے گھر میں ایک ایسا عورت ہے ودو عورت ہے تمہارا فرض ہے کہ تم ایسی ہو تو تم اس سے نکاح کر لو تو وہ بہن کیا ہو رہی اگر تو اس سے نکا ح کرا نا اگر تو اس سے نکاح کرا نا میں پھانسی لے کے مر جاؤں گی بولی
میں تو انکو دی تھی وہ میک اپ والے ہے میرے کو وہ بولے تو بلی تم کو بولنا چاہیے تھا اب بھی لگ یہیں لگ جاؤ تو بولتے ارے تم کچھ بھی بولتے میں نے تو تم کو بولنا چاہیے تھا لگ جا تو پراو او ان کے بھائی کے اندر ہمت ہونی
سسرال والو کو اب ان ہینڈل کر لیے نا وہ نہیں کرتی وہ ڈرتی
ابھی م ابھی میں کو بولتے اب دیکھنا مسکان میں ڈروں گی نہیں تو میں بولی دیکھتے چلو بولے اب میں نہیں ڈروں گی اب میں نہیں ڈروں گی میں بولی تم ہر وقت ایسی بولتے پھر کچھ ہوتا ہے پھر بول اب کی بار اب کی بار نہیں آئے گا مجھے کس سے با ت ہے
اس کی ساس ہے نا گلی میں کھڑ کے اس سے جھگڑے کر رہی تھی دیدی سے تو اس نے کیا کری معلوم ہے سیدھا بچے لی بھائی کو فون کری بھائی دیکھ ایسا ایسا سین ہے بھائی بولا جا پولیس س بچے لے کے پولیس چوکی پہنچ رہی تھی بھائی رستے میں ملا پھر اس کو گھر پ پہ لے کے آیا بولے چل پہلے اپن نپٹتے ہیں بعد میں پولیس کیس کریں گے
ہارڈ ہوگیا
آ رہا ہے پیچھے سے میسج آ لا ہے کال کر رہی ہے کیا کیا کر رہی ہے کس سے بات کر رہی ہے کیا اس کا چالوں ہو جا
میں بو لی دس منٹ رک جاؤ پھر تم میکو کال میچ کرو
اچھا تم بلوتوتھ لگائے کیا
نہیں اس میں تو اور آواز جاتی ہے
ہاں بلوتوتھ یہاں پہ بھی آس پاس میں نا کام چالو اتنی بارش میں بھی نا لوگوں کو سکون نہیں ہے آجو بازو میں وہ بلڈنگ کے کام چالو تو اس سے آواز ہی نہیں آ تی کبھی ڈرل مشین چلاتے کبھی کٹر مشین چلاتے کبھی کچھ چلاتے مطلب ان لوگ کو بارش ہو رہی ہے تو بھی یہ نہیں کر رہے کہ ذرا صبر کر لے
مارکیٹ میں بھی پوری شاپ ہے اس کو توڑ دیے بنانے کے لیے میں بولے بارش میں کون بناتے ہے
سکون ہی نہیں آئے ڈیڑھ مہینے سے کام چالو ہے دکان بنا رہے نیچے شاپ ہے اس کو ریپیرنگ چالو ہے تو اچھی تھی لیکن اس کو پھر پوری پوری ٹائلس لگا رہے یہ وہ اس میں دنیا کا ڈیکوریشن کر رہے
رہے گا
چلتی نہیں یہاں پہ دکان یار وہ بولتے نا پان کی دکان نہیں چلتی زیادہ تو وہ لوگ وہ اپنے دکانوں میں اس میں اس میں اتنا خرچہ کر رہے ہیں
شو کے لیے شو سے چلے گی
ہاں نہ
کیا کرنی ہے بارش میں کسی کو چین نہیں ہے بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کرتے ہوتے یہاں تو بارش میں سوکے اٹھنے کا من ملتا ہے
اور اپنا کیسا ہیوی پہ بھاڑے پہ گھر ہے نا اگر اپن ڈرل مشین بھی چلا گیا نا باجو والے آ کے بولتے آ رہے اتنا ٹائم ہو گیا کیوں چلا رہے ہم لوگ کو نیند آ رہی ہم لوگ صبح پانچ بجے کام پہ جاتے چار بجے کام پہ جاتے ہیں میں بولی ارے ہم لوگ چھ بجے سو تے جاؤ میں بولی میں بولے چھ بجے ہم لوگ سونے کا ٹائم ہے ہمارا اب جگنے کا ٹائم ہے ہم بولا جا کے تم سو جاؤ ڈائلگ مارتا ہے کہ ارے چھ بجے ہم لوگ کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے پانچ بجے گھر چھوڑنا پڑتا ٹھیک ہے نا آپ جاؤ ہم لوگ کو چھ بجے ہمارا سونے کا ٹائم ہے ہم لوگ صبح تک ہولڈ کرتے ہیں نیند نہیں آتی نا چھ بجے تک جگتے پھر چھ بجے جاتے وہ گرم گرم دودھ اور وہ ملتا مسکے والا پاؤ صبح چھ بجے لاتے کھاتے پانی بھر کے پھر ہم لوگ سوتے ہے
ہاں تو جب نیند اے تبھی سو گئے کسی کا بولنے سے تھوڑی سو جائیں گے سامنے والا بولا اور ہاں چلو سو جاتے سب کو بہت
ایک دم مطلب جب میں ساتھ میں تھی نا ہمارا فیملی جوائنٹ فیملی میں یقین مانیں گے ہم دس بجے سو جاتے تھے گھر پہ رات کو آٹھ بجے کھانا کھا لیتے تھے آٹھ بجے کھانا کھاتے
تو
دس بجے سو جاتے تھے پھر صبح چھ بجے اٹھ جاتے تھے چھ بجے اٹھ کے میں چار لوگ کا ٹفن بھی بنا دیتی تھی ٹفن بنا کے آٹھ بجے سب کے سب گھر چھوڑ دیتے تھے سب آٹھ بجے کام پہ میری ساس نو بجے جاتی تھی سسر آٹھ بجے جاتے تھے شوہر ساڑھے آٹھ بجے جاتے تھے دیور نو بجے نکلتا تھا کس سمے
سب سے مین یہ نا اکیلے رہنے کا فائدہ کہ نیند پوری ملتی ہے اور کبھی بھی مل گی کوئی وہ نہیں کبھی بھی سوجاؤ